ہلو
جی السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان
جی جی یہ اور سنیں بھائی جان سب خیریت
جی جی بالکل جی سب خریت ہے اور وہ اللہ کا رحم ہے ہمارے اوپر تو اور ہم تو یہ عید یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ وہ بھی آپ کے آپ کے اور آپ کے پریوار پر ہمیشات جو ہے اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو بنائے رکھھیے اپنی
برکت برکت
ہاں جی کررکت نئے رکھے تو بھائی جان اور تھوڑا بتائیں اپنے کچھ بارے میں جیسے کہ کھانا بانا آپ نے کیا کہ نہیں کیا ہےوی
جی جناب جی بس ابھی ابھی فری ہوئے ہیں کھانا ک پیر بڑا لذیذ دار کھا بنا ہوا تھا
جی بالکل جی جی ہم بھی ہم نے بھی کھا لیا اور بتائیں آپ بیگم وغیرہ کیسی ہیں آپ کی
جی جی سب خیریت سے ہیں آپ سناؤ
جی بالکل بالکل اللہ کرے جی تو بھائی جان میں تھوڑا کہہ رہا تھا کہ جو آج کل کیا ہے کہ لوگ اپنی زندگی کو لے کر کے تھوڑا سا پریشان رہتے ہیں کہ پتا نہیں کیا ہوگا کیسے ہوا تو اور زندگی میں سوچ رہا تھا تھوڑا زندگی کے سلیقے کے بارے میں کچھ بات کی جائے آپ سے
جی جناب جی جی یہ بہت ہی بڑھیا گفتگو کرنے کا ایک مقصد ہے جناب جی فرمائیے
جی تو دیکھیے میں یہی کہہ رہا تھا کہ آج ہم ا بات کرنے والے ہیں اچھی عادتوں یعنی نیک آدتوں جس سے کیا ہوگا کہ نیک آدتوں سے کیا ہوگا کہ ہمیں جو ہے اپنا جیون تھوڑا کٹن نہیں لگے گا کیوںکہ جو جو و ہوتے ہیں ان میں اچھی عادتیں نہیں ہوتی ہیں جو وہ غلط کام کرتے ہیں تو ان کو اپنا جیون جو ہے تھوڑا ایسا ہی لگتا ہے تھوڑا کہ پت نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو دیکھیے کہ ا انسان اپنی عادتوں سے ہی پہچانا جاتا ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ بتائیں تھ
جی جناب جی مطلب مجھے اس بہترین موضوع پر گفتگو کرنے کی دعوت دی آج ہم بات کرنے والے ہیں اچھی عادتوں یعنی نیک عادتوں کی انسان اپنی اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا بالکل بالکل درست کہا بھائی جن آپ نے کہ ہماری عادتیں ہی ہمارے کردار کی تعمیر کرتی ہیں ایک مشہور کال ہے کہ پہلے ہم اپنی عادتیں بناتے ہیں اور پھر ہمیں عادتیں ہمارا مستقبل بناتی ہیں اگر ہماری عادتیں عمدہ ہوں گی تو ہماری زندگی میں خود ب خود ایک ٹھہرا آئے گا اور کامیاب بھی آئے گی کہنے کے کا مطلب یہی ہے جناب کہ سدیو ویکتی کو اپنے بسک پریاس کرتے رہنے چاہیے جب تک کہ اسے کسی بھی پریاس میں پریاس میں سفلتا نہیں مل جائے
جی بالکل جناب آپ نے بہت بہت خوب فرمایا جناب آپ دیکھیے بات تو یہ ہے کہ کیا بات ہے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ بہت گہری بات کہی ہے آپ نے کہ لیکن جو ہے کہ آج کے دور میں کیا ہے جہاں ایک طرف بٹ اور ایک عام انسان اپنی زندگی میں اچھی عادتوں کی شروعات جو کرتا ہے وہ اس کے لیے تھوڑا سا کٹن ہوتا ہے شروعاتیں کرنا تو میں آپ سے ایسے پوچھنا چاہوں گا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کہ لوگ اپنی اچھی عادتوں کی شروعات کیسے کریں اور اس میں سب سے جو ہے وہ اہم عادت کون سی ہونی چاہیے آپ تھوڑا اس کے بارے میں مجھے تھوڑا اس سے روب رو کرائیں گے
جی جی جناب کیا آپ نے واجح بات فرمائی ہے دراصل میے نزدیک سب سے پہلی اور بنیادی عادت ہے وقت کی پابندی مطلب کوئی بھی کام کرو اس میں ہمیشہ سمے کا آدمی کو پابند رہنا چاہیے کبھی بھی سے کی بربادی نہ کریں کیونکہ ویکتی کو ابھی تو پت نہیں چلے گا لیکن جو آنے والا اپنا جو بوشیہ ہے اس میں پت چل جائے کہ ویکتی نے کتنا اپنے وقت کی بربادی کی چاہے صبح اٹھنے کا وقت ہو کام پر جانے کا ہو کسی سے ملنے کا ہو جو انسان وقت کی قدر کرنا سیکھ جاتا ہے وقت اسے بلندی پر پہنچا دیتا ہے اسے اردو میں نظم و جبط بھی کہتے ہیں جناب
جی بالکل بھائی جان بالکل آ بالکل صحیح کہا تو دیکھیے کہ بھائی جان جو نظم و ضبط بہت ہی خوبصورت لفظ ہے لیکن ا بھائی جان اکثر لوگ جوش میں کیا کرتے ہیں جوش میں آ کر دو چار دن تو پابندی کر لیتے لیکن پھر واپس وہی اپنی پرانی عادتوں پر لوٹ آے ہیں اور جو ہے کہ اس مستقلی کو کیسے برقرار رکھا جائے تو آپ نے دیکھا ہے کہ جاہ آپ ہوں یا میں ہوں تو اب جیسے جوش جوش میں تو دو چار دن کسی کام کو کر لیتا لیکن اس کو جو ہے وہ برقرار نہیں رکھ پاتے ہیں تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے
جی جناب جی جی مطلب یہی ہے کہ ویکتی میں پہلے تو جرف بھرا رہتا ہے کہ نہیں نہیں ہمیں تو یہی کام کرنا ہی کرنا ہی لیکن کچھ سمے بعد ویکتی کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو یہی ہے کہ بہت سے لوگ جو مسئلہ ہے اس کا سیدھا سال یہی ہے جناب کہ آپ روجناہ جیسے صبح آٹھ بجے اٹھتے ہیں تو اچانک اگے دن پانچ بجے نے کا فیصلہ مت کیجیے پہلے اسے ساڑھے سات کے جی ہے پھر سات کیجیے دھیرے دھیرے آپ کی فطرت کا حصہ بن جائے گا جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ مشکل نہیں رہتا بلکہ صبر اور افتکامات سے ہی بدلاؤ آتا ہے جناب
جی بالکل جناب آپ نے بالکل صحیح کہا دیکھیے جو جوش جوش میں کام کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا جو ہے وہ استائی نہیں ہو پاتا ہے آپ نے بالکل بہترین اور مشور کہا ہے کہ انوشاسن کے علاوہ آپ مجھے جیسے جیسے انشاسن ہوتا ہے تو جیون ہمارے میں انشاسن بہت ضروری ہے یہ تو آپ کو پتا ہی ہے ہاں اور تو کیا ہے انوشاسن کے علاوہ اور کون سی عادتیں ہیں جو ہماری جو ہے کہ ہماری شخصیت کو نکھار سکتی ہیں
کیا آپ نے واجح بات فرمائی ہے کہ اس میں جو ہے جناب ایک اور اپنا بہت اہم عادت ہے رشن اخلاق یعنی آپ دوسروں سے کتنی نرمی اور ادب سی بات کرتے ہیں یہ بہت منی رکھتا ہے آپ کے لہجی میں مٹھاس ہونی چاہیے اس کے علاوہ روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی عادت ہونی چاہیے چاہے وہ ایک صفح کتاب پڑھنا ہی چاہے س ت کا خیال رکھنا ہی ہو یہ سب بہت ضروری ہے کہنے کا مطلب یہی ہے جنا کہ آپ دوسروں سے کیسے بات کر رہے ہیں وہ بول چال کا طریقہ بول چال کا ڈھنگ دوسرے ویکتی کو بت دے گا کہ آپ میں کون سے گڑ ہیں کون سے اوگن ہیں جناب
بالکل بالکل بھائی جان دیکھیے ا ویسے بھی بے شک کیونکہ حسن حسن الخق تو انسان کو ہر دل عزیز بنا دیتا ہے اور بھائی آج کی جو ایسے آ جو اپنی بات چیت کریں گے تو اس میں اس کا تو بالکل ہونا لازمی ہے اس نے القا کا کو کیونکہ اس کے بنا تو کیا ہے کہ مان لیجے کہ آج اپنی جو بات چیت ہے بالکل ادھوری سی ہے
جی
سی بھائی جان
جی جی ب بس یہی کہوں گا کہ بدلا ویک رات میں تو بالکل نہیں آتا جناب ایک رات میں بدلاؤ نہیں آتا آج ہی کسی س کسی ایک چھوٹی اور اچھی عادت کا آغاز کیجیے اپنی سوچ کو مشکل ت رکھیے اور خود پر بھروسہ رکھیے مطلب کہنے کا مطلب یہی ہے جناب کہ ایک رات میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا دھیرے دھیرے ہمبیں پیاس کرتے رہنے چاہیے کبھی ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے دھیرے دھیرے ہمیں اپنی جو ہے سمے سیما کو بڑھاتے رہنا چاہیے جس سے ہمارے شریر کو بھی کوئی دقت د نہیں آئے اور اپنا مانسک سنتلن بھی بنا رہے جناب
جی بالکل بھائی جان آپ تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے کہ کوئی ویکتی ہے اور وہ صبح جیسے صبح سات بجے اٹھتا ہے یا پھر اس کو اگر اپن ہم یہ کہیں کہ تو چار بجے کھڑے ہو جا تو وہ اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے
جی جناب جی یہی ہے جناب کہ سب سے پہلے جو بھی کوئی بندہ چارج اٹ رہا ہے تو اسے ساڑھے چار کی بولی ہے سوا چار کی بولی ہے ایسا ہی نہیں کہ اسے آپ ایک دم جیسے چھ بجے اٹھا رہے ہو یا تین بجے اٹھا رہے ہو دو بجے اٹھا رہے ہو تو اس میں کیا ہے دھیرے دھیرے
جی میں
پریاس کرتے رہنے چاہیے اپنی جو شریر کو بھی کوئی کر نو
ہاں جی اور بھائی جان جیسے آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو نیک عادتیں ہیں ان میں ایسی اور کون سی عادت ہے جو ا ہم کو اپنانی چاہیے
نکالتوں میں تو جناب یہی ہے کہ ہمیں صبح جلدی اٹھنا چاہیے صبح جلدی اسنان کرنا چاہیے سبھی سے اچھی طرح بولنا چاہیے کسی سے بھی کوئی بیرس نہیں کرنی چاہیے چھوٹی سی زندگی ہے کس سے آپ لڑائی جھگڑے کریں گے اس زندگی کو جینا بھی ہے ایسا نہیں کہ کوئی کرم کانڈ کیے تو پھر جیل سے علاقوں میں چلے جائیں آپ ایسا تو بالکل کط ہی نہیں کرنا ہے جس سے اپنا نام خراب ہو اپنی مات پا جی پتا گری کا نام خڑا ہو تو بالکل ایسا کوئیل کر
جی اپنے ملک ہمارے ملک کا نام خراب نہیں ہونا چاہیے
جی جی جناب کیا واجد بات کہیے مطلب یہی ہے کہ نہ اپنا نام نہ ملک کا نام کسی کا نام نہیں کڑا ہونا ے سد اپنی سمان بنا رہے گے دوسروں کےتی زبان بلار
جی بہت بہت شکریہ بھائی جان اور آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے تو ہمیں یہ یہ امید ہے کہ آج کے ہماری اس بات چیت میں ا آپ کو تھوڑا کچھ سمجھ میں آیا ہوگا ہمیں تو آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور دیکے یہ اگر اللہ نے چاہا تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی جی خدا حافظ
جی اللہ حافظ